ولیکم ورم ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں بھائی میں سن پا رہا ہوں تو اور ٹھیک ہو بھائی
بالکل سب خیریت ہے بھائی جان آپ سب کہہ رہیے تو
ہاں بھائی میں بھی خیریت ہوں تو گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے ہاں
جی سب خیریت ہے سب ایک دم بڑھیا ایک نمبر پہ جان
چلے بھائی جان یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے آپ گھر پہ سبھی ٹھیک ہو تو کیا کر رہے ہو آپ بھائی جان آج کل
بھائی جان آج کل کچھ نہیں ہے بس گھر پہ ہی بیٹھے ہیں آپ کیا کر رہے بھائی جان
بھائی جان میں بھی بیٹھا ہی ہوں تو میں میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ نالج حاصل کی جائے
جی بھائی جان ضرور فرمائیے
جو بھائی جان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج کل کے موسم پہ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ویدر ہوتا ہے ایک موسم میں اور کلائمیٹ جیسی ہی نہیں ہے مطلب کہ میرے بھائی ویدر کا مطلب ہے کسی جگہ کا روز کا موسم جیسے آج دھوپ ہے کل بارش ہو سکتی ہے یا ہوا تیز چل سکتی ہے ویدر ہر دن یا گھر ہر گھنٹے مطلب کہ چینج ہو سکتا ہے لیکن کلائمیٹ کا مطلب ہے کسی جگہ کا ایوریج بدر جو بہت سالوں تک دکھایا جاتا ہے اگر کسی ایریا میں ہر سال زیادہ گرمی رہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ کا کلائمیٹ گرم ہے ویدر اور کلائمیٹ دونوں ہماری ڈیلی لائف کو افیکٹ کرتے ہیں ہمیں کیا کپڑے پہننے ہیں کیا کھاتے ہیں کب س سفر کر ہیں اور کس طرح مطلب کہ کا کام ہم کر یہ سب موسم پر ڈیپینڈ ہے ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان آپ صحیح فرما رہے ہیں سب موسم کے حساب سے کپڑے پہننے پڑتے جیسے گرمی کا موسم چلتا ہے تو بھائی جان گرمیوں کے لیے ہلکا سے ہلک ہلکے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جیسے بھائی جان سردیوں کا موسم چلتا ہے تو سردیوں سے بچنے کے لیے ہمیں تھوڑے بھاری کپڑے اور اونی کپڑے پہننے پڑتے ہیں تاکہ ہمیں سردی نہ لگے اور ہمارے شریر کو کوئی بھی نقصان نہ ہو بھائی جان ہاری بیماریوں سے بچے رہے ہے نا بھائی جان اب آپ ہی دیکھ لو گرمی کا موسم ہوتا ہے لو چلتی ہے گرمی پڑتی ہے اس لیے تھوڑا ہلکا بھی کپڑا پہننا پڑتا ہے گھر کے اندر رہنا پڑتا ہے چھایا میں رہنا پڑتا کولر پنکھوں کا پروگ کرنا پڑتا ہے بھائی جان اگر ہم ایسا ا نہیں کریں گے بھائی جان تو آپ کو پت ہے کہ کتنی لو چل تی ہے دھوپ نکلتی ہے اس سے گرمی کا ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے جس سے ہمارے شریر کو نقصان رہتا ہے ہمارا سواستھ خراب ہو جاتا ہے اور ہم بیمار بھی ہو سکتے جیسے ہمیں ہاتھ حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے پھر ہمیں دباا کی لی ضرورت پڑتی ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل دنیا میں کلائمیٹ چینج بہت ایک بڑا ایشو بن چکا ہے پہلے موسم اتنا جلدی چینج نہیں ہوتا تھا لیکن اب کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور کبھی مطلب کہ لمبی سردی پڑتی ہے تو کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ پولوشن ہے فیکٹر فیکٹریز کا دعااں گاریوں کا سموک جنگل کاٹنا اور زیادہ فیول یوز کرنا انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا پہنچاتا ہے تو اس وجہ سے اردھ کا ٹیمپریچر دھیرے دھیرے بن بڑھ رہا ہے جب ٹمپریچر بڑتا ہے تو گلیشیرس پگل پگلنے لگتے ہیں سمندروں کا پانی بر بر جاتا ہے اور فلڈ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے تو کچھ جگہوں پر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور کچھ جگہوں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے ہے نا
جی بھائی جناب نے صحیح فرمایا پہلے جو ایک ٹائمنگ رہتا تھا ایک موسم کا ایک ٹائم رہتا تھا جیسے آپ کی گرمی ہے آپ کی سردی ہے برسات ہے اب تو کوئی بھی ٹائم دیکھنے کو نہیں ملتا یہ کارن ہوتا آپ کا پلوشن آپ نے صحیح فرمائے تھے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں عام انسانوں سے جو ہم لوگ بیسک طور پہ زندگی جی رہے ہیں وہ زندگی نہیں جی رہے آج کل کیا ہم ایڈانس زندگی جی جے ایڈوانس زندگی جینے میں ہم کچھ نقصان اپنے لیے کرتے جا رہے ہیں بھ جان جیسے مان لو آپ پیڑوں کی کٹائی کے بارے میں بتا رہے ہو تو پیڑوں کی کاٹنے سے کیا ہے ہم لگوں کو فائدے کے طور پہ تو کاٹ رہ ہیں پر اس سے نقصان کتنے ہو رہے آنے آنے والی پیڑھیوں کو وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ایڈوانس کے طور پہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بوشیہ ہمارا خراب ہو جائے بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اگر میں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کہوں تو ویدر کا اثر جو ہوتا ہے وہ فارمنگ پر بھی پڑتا ہے کھیتی پر بھی پڑتا ہے تو اگر ٹائم پر بارش نہ ہو یا بہت زیادہ ہو جائے تو فصل خراب ہو سکتی ہے اس سے مطلب کہ کسان بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے اور کھانے کی مطلب کہ دام جو ہوتے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں ہیلتھ پر بھی ویدر کا بہت اثر ہوتا ہے گرمیوں میں ڈیہائیڈریشن اور ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے تو سردی ہ میں فلیو اور مطلب کھانسی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر س ہر سیزن کے حساب سے اپنا خیال رکھنا چاہے نا بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے صحی فرمائی جیسے آپ ابھی یہ موسم دیکھ لو ایک برسات کا موسم چل رہا ہے کچھ دنوں سے دس پندرہ دنوں سے کسان سب سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ کتی آ کو پ جو فصل بوئی ہوئی رکھی تھی ان کو پانی نہیں مل پا رہا تھا تو اوپر سے پانی برسنے کی سمبانا نہیں ہو رہی تھی یہ کیوں ہو رہا تھا یہ پلوشن کےارن جو ٹائمنگ سے بارش نہیں ہو پا رہی تھی اب دیکھو اچانک سے لگاتار دو تین دن سے بارش ہو رہی ہے جو کسان لوگوں نے اپنی فصل پیدا کی تھی وہ فصل نشٹ ہو رہی ہے کیونکہ پانی کا زیادہ بھرا بھی سب سب سے زیادہ نقصان داک ہوتا ہے کسانوں کے لیے تو کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا بھائی جان جہاں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں بارش کے کار بھائی جان
ہاں بھائی جان تو ہم سب مل کر کلائمیٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے پانی اور بجلی ویسٹ نہ کرے پلاسٹک کا کم یوز کرے اور اپنا اپنے آس پاس ائی رکے چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بڑا فرق پیدا کرتیتی سکول اور گاڑیوں میں بھی ہمیں انوائرمنٹ کے پٹنس کے بارے میں بات کرنی چاہی جب ب اچے سے اچھی عادتیں سیکھیں گے تو فیوچر بھی بیٹر ہوگا ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی ج آپ نے صحی کروا ہے جیسے سرار بھی بہت سارے قدم اٹھا رہی ہے ہم لوگوں کو بھی اٹھانی چاہیے آنے والی پیڑھیوں کو اسکول کالج یا کہیں جہاں بچے اپنی شکچھا گرہن کرتے ہیں وہاں ان لوگوں کو یہ سمجانان چ چاہیے کیمپس لگانے چاہیے کہ ادک سے ادھک پیڑ لگیں اور پلاسٹک کا کم یوز کریں کوڑا دان کوڑے میں ڈالیں اور آپ نے دیکھا ہے جیسے پانی کا ایک بہاؤ ہوتا ہے گاؤں سے پانی نکل جاؤ وہاں ایک پوکر تالاب کا نرما کرنا چاہیے تاکہ پانی کا استر بنا رہے ہے نا بھائی جان تو کہیں نہ کہیں کئی کچھ چیزیں ہم لوگوں کو خود سے اسٹارٹنگ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے تاکہ آنے والی جو پیڑھی ہے وا پیڑھی ہے جو ہم لوگوں کو دیک کے سیکھے اور اس کا دیکھ رکھاؤ کرے ہیں بھائی جان
ہاں بائی جان تو بھائی جان اسی کے ساتھ س مطلب کہ موسم مطلب کہ جو آلودہ ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے ا ہے آج کل کا موسم آپ کو تو پتا ہی ہے مطلب کہ پولوشن اس یہ پولوشن کی وجہ سے تو پولوشن کا مطلب ہے مطلب کہ پہلے ہم پولوشن کو سمجھتے ہیں پولوشن کا مطلب پہ ہوا پانی اور زمین کا گندا ہونا ہے پولوشن کی سب سے بڑی وجہ فیکٹریز کا دعاں اور گاڑیوں کا اسموک ہے پلاسٹک اور کچرا بھی پولوشن کو بہتر بن مطلب کہ بر آتا ہے تو پلوشن مطلب کہ انسانوں جانوروں اور پرندوں سب کے لیے نقصان دہ ہے اسی کی وجہ سے مطلب کہ سانس کی بیماریاں اور دوسری ہیلتھ پرابلم پیدا ہوتی ہے زیادہ پولوشن سے کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے جو میں ابھی تک آپ کو بتا رہا تھا جس پہ ہم ابھی تک بات کر رہے تھے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے جو آپ نے ابھی بولا اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو پولوشن کو کم کیا جا سکتا ہے نا بھائی
بالکل بالکل بھائی جان آپ صحی فرمے اسٹارٹنگ ہم لوگوں سے ہوئے گی آپ نے دیک ب ہوتا ہے کہ جیسے صاف صفائی کا کام ہے اپنا دیکو کوڑا کچڑا ہوتا ہے ایسے آپ کا دیکھا سوکھا کپڑا ہے تو دیکھو سوکھا کوڑا ہوتا ہے گیلا کوڑا ہوتا ہے ان کو الگ الگ ڈسٹ بین میں رکھنا چاہیے اگر گورنمنٹ کے تھرو آپ سرار کے تھرو دیکا ہوگا ہر پنچایت ہو گاؤں میں ایک کوڑے کی گاڑی چل رہی ہے تو اس میں اس میں ڈال دو اگر نہیں یہ سویدھا مل پا رہی ہے آپ کو تو اپنا یہ کوڑا ہے نا س کا کوڑا کو آپ جلا سکتے ہو اور گیلے کو کوڑے کو آپ دفنا سکتے ہو اس سے بھی تھوڑا مطلب کوئی دقت نہ ہوگی اور یہ کوڑا آپ دیکھو گھر کی صفائی ہوتی ہے یا ویسے بھی کوئی چیز ہوتی ہے پسو پسو مر جاتے ہیں ان کو ندیوں میں ڈال دیتے ہیں جس سے پانی خراب ہو جاتا ہے پینے لائق نہیں ہوتا پشو پچی جانور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو بھی بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کچھ بدلاؤ کرنی چاہیے تاکہ آنے والی پیڑھیوں کو کوئی دقت نہ ہو ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان مطلب کہ آپ کو کچھ باتیں بتا دووں جس سے ہم پولوشن کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کم کر سکتے ہیں تو پولوشن کنٹرول کا مطلب ہے پولوشن کو کم کرنا اور انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہمیں زیادہ س سے زیادہ درخت لگانے چاہے پلاسٹک کا کم س سے کم استعمال کرنا چاہیے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکنا چاہیے گااریوں کا کم استعمال کرنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا مطلب کہ طرجہ دے تو فیکٹریز کو لائک اور بھی ہوتا ہے تو فیکٹریز کے دوائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ا مطل فلٹرس لگائے گھر اور آس پاس کی جگہ کو صاف رکھے لوگوں میں انوائرمنٹ کی اہمیت کے بارے میں اوئرنیس پھیلائے تو ان کی مدد سے ہم پولوشن کو کہیں نہ کہیں تک کو کنٹرول کر ہی سکتے ہیں
بالکل بھائی جان
ہاں بھائی جان تو تو بھائی جان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول کریں گے کیا ہو سکتا ہے اس سے
بھائی جان اگر ہم کنٹرول کریں گے تو آنے والی پیڑھی کیا سوستھ رہے گئی سوستھ رہ گئی اور اپنی زندگی میں تو آنند لے سکتی ہے اب جگ ساری بیماری چل رہی ہے کتنی ساری پولوشن کے کارڈ بیماریاں ہو رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس بیڈ خالی نہیں ہے ہاسپٹل میں بیڈ خالی نہیں ہے بھرے ہوئے پڑے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بھی پولوشن کا ہی کارن ہے جو بیماریاں ہو رہی ہیں اگر ہم کنٹرول کریں گے کم کریں گے تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کی ہاری مطلب جو بیماری ہیں دخاری ہیں وہ دور رہیں گی چیزوں سے اور جو آنے والی پیڑھی ہے وہ سوستھ رہیں گی
ہاں بائی جان تو بائی جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے جو ہم دونوں نے بات کی ہمیں آگے پہنچانی چاہیے سکولز میں پروگرام سکھنے چاہیں زیادہچ سے زیادہ تاکہ آج کل مطلب کہ جو بچے ہیں وہ اسکولس میں ہی پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چل سکے وہ اس پہ کام کر سکے اپنے ماحول میں فنکشنس رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پ پ چل سکے وہ بھی ماحول کو گندا نہیں کریں گے پولوشن سے نہیں پولوشن نہیں کریں گے صاف رکھیں گے اپنے اپنا اسے زیاد مطلب کہ اسے بہت ہی مطلب کہ فرق دیکھنے کو ملے گی آگے جا کے تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
اللہ حافظ خدافظ بھائی جان